السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی
بھائی جناب ٹھیک ہے ا چسے
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں اچھے سے آپ کیسے ہیں
بس دعا الحمد للہ آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک
ہاں گھر پہ بھی سے بھی ٹھیک ہے ا
اللہ تعالی اپ کے والدین اور اپ کے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے تو آپ اٹھیں نہیں ان سے
نہیں میں ابھی سویا ہی تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ اسی فون پہ میں ریل دیکھ رہا تھا کہ آج کل ایکسیڈنٹس بہت ہو تے ہیں
ہاں بھائی صاحب
تو میں نے سوچا آپ سے اس بارے میں بات کریں کہ جو یہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہاتھ سے سامنے آ جاتے ہیں کہ ان کی کیا وجوہات ہے کہ مجھے لگتا ہے اگر ہم دیکھے کہ ہمارے گھر والوں نے جو ہے کہ مائنرس کو جو گاڑیاں دی ہیں وغیرہ جو موٹر سائیکلز دی ہے وہ چھوٹ جن کو لائسنس بھی نہیں ہے جن کی چلانے کی عمر نہیں ہے ان کو بھی جو یہ ساری چیزیں دی ہے اس سے نہ ہی ان کو خود کو خطرہ ہے اس سے دوسروں کو بھی خطرہ ہے ا تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو ہے کہ ہمارے گھر والے کہیں نہ کہیں غلط ثابت ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو جو کہ مائنرس ہے ان کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت دیتے ہیں اس وجہ سے جو ہے کہ کافی ان کا جو زندگی کا نقصان ہو جاتا ہے جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے اور نہ وہ خود کو نقصان پہنچاتے ہیں جو جو کہ صحیح راستے اچھے سے گاڑی چلاتے ہیں ان کے لیے بھی کافی دقت ہو جاتی ہے گاڑی چلانا
ب ج
مج اس میں گورنمنٹ کو مجھے لگتا ہے کہ قدم اٹھانا چاہیے کافی زیادہ قدم اٹھانا چاہیے کیونکہ اگر وہ ایکشن لے گی اسٹرکٹ ایکشن لے گی اس کے رلیٹڈ لیتی ہے گورنمنٹ ایکشن لیکن مجھے لگتا ہے کافی جو ہے کہ اور کافی کچھ ن نظر انداز بھی کر دیتی ہے اگر ہم دیکھے جو کہ ہم جب روز نکلتے ہیں گھر سے جن کے پاس لائسنس بھی ہے وہ اگر ان کے گھر میں ان کو بولتے ہیں کہ ہیللمٹ لگاؤ اگر ہم خود دیکھے کہ ہمارے گھر میں جب ہم نکلتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ نہیں ہمیں جانا ہے ادھر تک جانا ہے تو ہیلمٹ نہیں لگایں کہ گرمی ہے وغیرہ لیکن یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہے کیا پتتا ہے کہ ہمارے باہر نکلتے ہی ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ تا کیونکہ کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہاں سے چلانے والا کیسا ہے کیا ہے اور یہ ہمیں خود کی سیفٹی کے لیے چاہے کچھ ہو بھی نہ العلہ تعالی اس چیز سے ہمیں بچائے لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہیللمٹ لگا ہے جو لائسنس والے ہیں ہولڈرس ہیں ان کو بھی چاہیے ل یہ کیا بولتے ہیں اس ہیلمٹ لگائے تاکہ جو ہمارے نوجوان نسلیں ہیں ان پہ تھوڑا سا اثر پڑے کیونکہ جو ہو یہ ایکسیڈنٹس روز بروز زیادہ ہو رہے ہیں اضافہ ہو رہا ہے ان میں تو مجھے لگتا ہے ہمارے جو ہے کہ خود کی غلطی کی وجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے
ہماری تو اگر ہم ڈرائیونگ پہ بات کریں تو ڈرائیونگ ہماری روز مطلب کہ روزمرہ زندگی کا ایک مطلب کہ اہم حصہ بن چکا ہے تو لاکھوں لوگ مطلبكہ سکولز کالیجز آفسز بازار اور مطلب کہ دوسری جگہوں جانے کے لیے مطلب کہ گاڑیاں چلاتے ہیں تو ڈرائیونگ صرف گاڑیاں چلانا نہیں ہوتا بھائی بلکہ اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اگر ہمیں مطلب کہ احتیاط سے ڈرائیونگ کرے تو بہت سےھ سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران ہمیشہ ٹریفک رولس کہ قوحد مطلب کہ ٹریفک رولس کو فالو کرے ان کی پابندی کرنی چاہیے ہمیں ریڈ لائٹ پر مطلب کہ رکنا چاہیے گرین لائٹ پر چلنا اور اسپیڈ لمٹ کا بھی خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے تو یہ یہ قانون ہماری ملک جو ہوتے ہیں ٹریفک رولس حفاظت کے لیے بنے گئے ہیں بنائے گئے ہیں تو ڈرائیونگ کرتے وقت ہمیشہ سیٹ بیلٹ ضروری لگانا چاہے چھوٹی سی آدتیں کسی ملک کہ بڑی مصیبت سے بچا سکتی ہے اگر بائک چلا رہے ہیں تو ہیللمٹ پہننا مط کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے جو آپ نے ابھی ابھی کہا تو ہیلمٹ سر کو محفوظ رکھتا ہے اور مطلب کیا حث کی سورت میں جان بچانے میں مدد کر دیتا ہے گاڑیاں چلاتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ مب اکثر لوز اکثر لوگ کیا کرتے ہیں موبائل فون کا یوز کرتے گاڑی چلانے کے وقت یا موٹر چلانے سائیکل چلانی وقت بھی ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے کیونکہ اس سے فوکس ہٹ جاتا ہے ہمارا جو روڈ پہ ہوتا ہے تو اگر کسی کا فون آئے تو پہلے گاڑی کو محفوظ جگہ پر روک مطلب کہ روکیں گی پھر بعد کرے اگر اتنی بھی ایمرجنسی ہے تو ایک چھوٹی سی غلطی پوری زندگی کا پچھتاوا بن سکتی ہے ہے نا تو ڈرائیونگ کے دوران ہے مطلب کہ ہمیشہ اپنی رفتار پر مطلب کہ قابو رکھنا چاہے تو بہت تیز گاڑی چلانا بہادری نہیں بلکہ ملک لاپرواہی ہے اگر گر میں کہ دوں تو کہتی ہیں نا دیر آئے لیکن درست نہ آئے تو مطلب تھوڑا دیر سے گھر پہنچنا بہتر ہے لیکن محفوظ پہنچنا صرف سب سے زیادہ ضروری ہے تو اور اسی کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے برسات ملک ہوتی ہے کبھی کبھی اور تیز ہوائیں چلتی ہے مطلب کہ موسم بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو اس میں ہمیں دھیرے چلنا چاہیے یا کسی ایک جگہ پہ رکنا رکنا چاہیے چاہیے ایسے موسم میں دھیرے گاڑی چلانا اور مطلب کہ گاڑی کی لائٹس ٹھیک طرح استعمال کرنا چاہے مالب کہ طریقہ دوسروں لوگ بھی ہمیں آ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو ڈرائیونگ کرتے وقت ہمیشہ دوسروں لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے سڑک پر چلنے والوں لوگ سائیکل چلانے والے اور مطلب کہ بچے سب کو راستہ دینا اچھی بات ہے تو اچھا ڈرائیور وہی ہوتا ہے جو مطلب کہ سب کی عزت کرے اور سب سے کام نے ہے نا
مجھے لگتا ہے کہ دیکھو اگر ہم دیکھے اس سے جو ہے گھکڑیاں جو ہے اس سے ہمیں کافی فائدہ بھی پہنچتا ہے اگر ہم دیکھیں جہاں بھی بھی ہم جاتے ہیں کچھ ہی وقت میں جو وقت لگتا ہے گگر ہم چلنے میں لگائے یا اگر ہم دیکھیے کہ گورنمنٹ گورنمنٹ پالیسی جو گاڑیاں ہیں گورنمنٹ نے چھوڑی ہیں نارمل پبلک کے لیے تو اس سے بھی اگر ہم دیکھیں ہمارے لیے ہی فائدہ ہے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر میں جو موٹر سائیکل ہو ہیں گاڑیاں ہو کای زدہ م بھی ہے ہماری زندگی کے لیے کیونکہ اس سے ہمارا وقت بھی بچ جاتا ہے اللہ تعالی نہ کرے کبھی ار گھر میں کوئی بیمار پڑ جاتے ہیں رات کو تو
ہاں بھائی
مجھے لگتا ہے اس ان کی وجہ سے جو ہے کہ کافی آسانیاں بھی آ گئی ہیں زندگی میں باہر جانے میں کہیں گھومنے میں اگر ہم دیکھے لیکن آپ نے کہا کہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے ہم فالو نہیں کر کرتے ہیں ہمیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے سیٹ بیلٹ لگانا چاہیے ہیلمٹ لگانا چاہیے پراپر جہاں پہ رکنا ہے وہاں پہ اور خاص کر خاص اگر میں دیکھوں کہ جو ہے کہ اسپیڈ لکھیں ہوتی ہیں روڈ پہ کب ک کہاں کس روڈ پہ کتنی اسپیڈ ہونی چاہیے اگر ہم دیکھیں ہمارے جو ہمارے بھائی بہن جو ہے نہیں دیکھا ہوگا آپ کے دوست یا میرے دوست جو ہے کبھی کبھار ا غصے میں ا کر یا مزے کے لیے کبھی کبھار ایکسلیٹر زیادہ دبا دیتے ہیں اس سے ان کا جو ہے جان اتنی نقصان ہو جاتا ہے
ہممائی
اس وجہ سے کافی کچھ نقصان ایک تو مالی نقصان بھی ہو جاتا ہے اور جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے اس وجہ سے
کی بات سے بہت ہی اچھی طرح متاأثر ہوں تو اسی کے ساتھ س مطلب کہ کبھی کیا ہوتا ہے کبھی بھی مطلب کہ لوگ زیادہ تر ٹرک ڈرائیورس نشے میں گاڑی چلاتے ہیں تو نشہ انسان انسان کی سوچ اور مطلب کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو کمزور کر دیتا ہے تو اس وجہ سے مطلب کہ ہاتھ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور نہہ گاڑی چلانے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہے کہ بریکس ٹائرز مطلب کہ لائٹ اور ہارن ٹھیک کام کر رہی ہےیا نہیں تو اگر گاڑی ٹھیک حالات میں ہوگی تو ہی سفر مطلب کہ محفوظ ہوگا تو ہی ہمیں اس کو مطلب کہ سفر پہ لے جانا چاہے اور ہر ڈرائیور کا غصہ اور جلدی سے مطلب کہ بچنا چاہیے مطلب کہ کہ اگر کوئی دوسرا ڈرائیور غلطی کرے تو اس سے مطلب کہ لڑائی کرنے کے بجائے صبر سے کام لینا چاہے صبر اور م نرمی ایک اچھی ڈرائیور کی پہچان ہوتی ہے تو بچوں کو بھی مطلب کہ چھوٹی عمر سے ٹریفک کے مطلب کہ قانون سکھ سکھانا چاہی انون پھر فالو کرنا سکھانا چاہیے جب بچے کووحد سمجھ سمجھتے ہیں تو بڑے ہو کر ذمہ وار ڈرائیور بنتے ہیں تو سیف ڈرائیونگ صرف اپنی حفاظت نہیں کرتی بلکہ مطلب کہ دوسروں کی جان کی بھی بچاتی ہے تو ہر انسان کی زندگی قیمتی ہے اسی لیے ہمیں مطلب کہ ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ گاڑی چلانا چاہیے آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ سیف ڈرائیونگ ایک اچھی عادت ہے مل کہ بلکہ ہمارے فرض بھی مطلب کہ سیف ڈرائنگ کی اچھی عادت ہی نہیں بلکہ ہمارا فرض بھی ہے اگر ہم ٹریفک کی مطلب کہ قانون کی پابندی کریں تو سیٹ بیلٹ اور ہیللمٹ کا استعمال کریں موبائل فون سے دور رہے تیز رفتار سے بچے اور مطلا کہ ہمیشہ سے صبر کے ساتھ ڈرائیونگ کرے تو ہم مطلب کہ بہت حادثوں سے بچ سکتے ہیں نا
جی بالکل اس سے ہمارے خود کے لیے ہمارے فائدے ہیں کیونکہ اگر ہم زیادہ تیز چلائیں گے خود کو نقصان ہوگا گاڑی کو نقصان ہوگا اور مجھے لگ تاہ کہ اچھے سے گاڑی چلانا اچھے انسان کی جو ہے کہ سے اچھا انسان دکھتا ہے اس سے کیونکہ یہ جو فاس ڈرائیونگ ہمارے لیے کافی زیادہ ہانی کارک ہے
ہاں بھائی جان چلو ہم نے اس پہ بات کی تو ہم اس بات کو آ کے بھی پہنچائیں گے تو اسکول میں بھی بولیں گے ب زیادہ تر وہی بچے ہوتے ہیں تو وہ اس پہ اوئر رہیں گے تبھی وہ جا کے ٹریفک رولس کو آج سے ہی دھیان میں رکھیں گے پھر بڑے ہو گ اچھی سی اچھے ڈرائیور بنیں گے سوسائٹیز میں ہمارے بہت مطلب کہ ڈرائیور ہی ڈرائیور ہوتے ہیں تو ان کو بتائیں گے وہ بھی اویئر رہیں گے تاکہ ان کی جان بھی بچ سکے آگے والوں کی بھی جان بچ سکے کہ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے ہے نا چلیے آپ آپ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
خیال رکھے اللہ حافظ